آپ کی آواز یہاں آ رہی ہے
ایک منٹ ہاں میں ٹھیک ہوں آ پ ٹھیک
ہاں میں ٹھیک ہوں گھر میں سبھی ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں شکر اللہ کا آپ یہ بتاؤ آپ کو کب جانا ہے گھر
مجھے شام کو جانا ہے لیکن میں پیکنگ کر رہی ہوں
اچھا ٹھیک اچھا ہاں ایسے بھی ہو رہا ہے کوئی بات نہیں کرو کرو آرام سے
ہاں
آپ مجھے یہ بتاؤ آپ کیا لے رہی ہو ساتھ
ابھی پتہ نہیں سوٹ ایک لایا ایک خود کے لیے اور اظہان کے لیے کپڑے اور دیکھیں گے اب کیا دیں گے اور ساتھ
کھانے کے لیے کیا لیا سار
ابھی کچھ نہیں کل چلوں گی
اچھا ٹھیک ہے
ہاں اور
بس ٹھیک اور آپ
بس ٹھیک شکر اللہ کا
ہاں وہ تو ہونا ہی چاہیے نا آج مجھے بھوک پہ بھوک لگتی ہے پتا نہیں کیا ہوا مجھے
یہ لگتی ہے کبھی کبھار
ہاں مجھے اتنی بھوک اور پیاس بھی لگ گئی اب میں پانی پیوں گی بعد میں
چلو ٹھیک ہے پھر پینا
ہاں بات میں پینگو اچھا یہ بتاؤ آپ نے تو بولا تھا میں وہ لگاؤں گی آپ کی پھر نی لی جو میں نے لائی تھی میشو سے
نہیں آج نہیں آپ وہ یہیں پہ رکھیں گے کبھی کبھار آتے ہیں نا پھر ساتھ نہیں ہوتا ہے ہاں اچھے
او پرکھ ہوگی
نہیں یہ میں ساری چیزیں یہیں پہ جمع کر کے رکھوں گی یہ اس کا دوپٹہ ساتھ لینا ہے اس کو وہیں سے لانا ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک اچھی بات ہے ہاں میں بھی سوچ تی ہوں اچھا کرتی ہوں وہ ریڈ والا سوٹ بھرا ہے اس میں
ہوں
اچھا ٹھیک ہے اچھا کیا اور سناؤ آپ کی آپ کی بہن کیا کر رہی تھی
وہ صفائی کر رہی تھی
اچھا وہ ان کو واضہ آ گیا
ہاں اب آگے
کیوں فنکشن ہے آپ کی بغیر تھی اچھا
یہ ہے کہ
اچھا اچھا وہ سیلڈ فرائی کرنا تھا اچھا اچھا ٹھیک
وہی کرنا تھا
وہ پھر رہے گا وہاں تک کی یہ
اس نے کہا فریزر میں رکھنا وہ رہے گا
کیا بول رہا ہے اب مجھے تو نہیں لگ رہا
وہ وہ رہے گا وہ اس سے پہلے بھی ایک گھر والوں نے رکھا تھا نا وہ ہمارے ریلیٹیوس ہیں
اچھا ٹھیک چلو اچھی بات ہے
ہاں جی
اظہ نے بہت سیکھا ہے لکھنا
ہاں اور کیا
چلو آپ کی ایک اور ٹینشن بھی ختم ہو گئی اگر ونٹرس میں آؤگی تو کب جا سکتا ہے وہاں پڑھنے
ہوں ہوں
کیونکہ وہ جاتا ہے نا اس کے پر اسے اچھا لگتا ہے تب تو اور بڑا ہو جائے گا نا ان شاء اللہ تب تک
انشاء اللہ اور
ہاں بس ٹھیک آپ سناؤ گھڑی کیسے پہنتا ہے جاتے ٹا ریو
اور کیا
ہوں مجھے گھڑی پہن کے جانا ہے
ہوں اور سناؤ
بس گھر گھر جب جائے گا نا اس میں گڑی لگا کے لینا گھر والے اس کے خوش ہو جائیں گے گڑی لگا کے آیا
ہاں جی اور سنائیے
بس میں ٹھیک ہوں آپ سنا کیا بول رہ فرینڈ تو بس اپنی بات ہی بول رہی تھی
اس کو کپ د نہیں کہ آون گھر والون واپس
انہوں نے سب کھا لیا اس کا ارضاۓ بھی کبڑی بھی کھائے رضائی بھی کھائے بہت ساری چیزیں بت چور تھے وہ کہاں گھر والے تھے
اچھا وہ چیزیں کیوں نہیں واپس دی ان کو کیا کرنا تھا ان کی چیزوں کو
ان کی بیٹی تھی نا پھر اسی کو دیے
سچ میں
خدا کی قسم
ہاے ہاے بولا نہیں کسی کو
اس کے سائڈ سے کوئی بولنے والا ہی نہیں تھا یہ بچاری اکیلی ہے کیا کیا کرتی
ہاے ہاے ہاے ہاے
اچھا یہ بتاؤ مجھے ہاں آپ کی بہن کیا بول رہی تھی یہ پینٹ اچھا ہے مہندی نہیں لوگ کی اس کو اچھا لگا
ہاں اس کو اچھا لگا مجھے یہی بولو
ہاں
یہ کیا بول رہی تھی آپ مجھے کیا کہلانا ہے
اس نے بولا مجھے اب ٹی سوٹ ایک دو لانے ہیں سیون ڈیز آف فروک لانا ہے ایک سوٹ لانا ہے
اچھا ٹھیک تو لڑکا اس کو فور وور کرتا ہے
ہاں بہت اچھے سے کرتا ہے بات بھی وہ شادی شدہ نہیں ہے اس کی انگیجمنٹ تھی وہ ایڈوکیٹ تھی ا تو وہ اس نے وہ اس کا فون اوائڈ کرتی تھی مطلب وہ لڑکی پھر لڑکی کی ہے تو اس کو لگا ہوگا اس کا کیریکٹر ادھر ادھر ہے مجھے نہیں پتا یہ گناہ ہے کسی ایب گزاری کرنا تو یہ پھر اسی بات پہ کاٹ ہوا ہے اب دو بھائیوں کی شادی اکٹھے ہیں سپٹمبر میں ہے ان کی شادی
اچھا ٹھیک شادی شودہ نہیں ہے
نہ نہ نہ نہ لیکن یہ اس نے بولا ہے میری شادی ہوئی تھی سات دن تے اس کے اس لڑکے کو یہ پرابلم تھی میں تو سب کچھ مینج کر لیتی لیکن مین پرابلم جو تھی وہ لڑکے میں تھی تو اس وجہ اس مے کو کوئی بات نہیں اگر اگر میری ہی بہن ہوتی تو میں کیا کرتا مطلب ہم کیا بولتے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم مجھے آپ کو بھولو کوئی بات نہیں تو بس یہ بات ہے میں نے ہاں اچھا ہے ٹھیک ہے بہت اچھا ہے اب بس میں نے اس کو اب میں نے اس کو یہ سمجھایا کہ آپ نا ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا
گھر والے کیسے ہیں
بولتے ہیں بہت اچھے ہیں اس نے بولا نا مجھے بہت اچھے ہے بہت ہی زیادہ اچھے بولتے ہیں مجھ میں ابھی تو یہ یہی بول رہی ہے پتا نہیں آگے کیا بولے گی کہ ان میں غط مجھ میں غلطی آ سکتی کیے ان میں نہیں ابھی مجھے آگے تک ہاں یہ تو سب بولتے ہیں پہلے پہلے میں نے یہی بولا میں نے بولا اگر وه کبھی کبار کچھ بولیں گے بھی تو آپ یہی بات یاد رکھنا میں نے اپنی فرینڈس سے ایک بار ایسا بولا تھا تو تو اس نے بولا ہاں اب اللہ تعالی اچھا راس تہ دکھائے آباد کرے میری دعا تو یہی ہے کیونکہ مجھے نا اندر سے اس کا فیل ہو رہا ہے
اچھا ٹھیک آپ کیوں اس کو فوٹو مانگ رہی تھی اپنا
مجھے دیکھنا تھا یج پتلی ہو گئی ہے کہ موٹی ہو گئی ہے اور بات کرنے کے لئے کچھ چاہیے نا اس نے بولا میں موٹی ہو گئی ہوں اس کو ہے نا ایک ایک اور پرابلم ہے نا اسے خود میں اسے پیسی او ڈی ہے
ہائے ہائے
میں نے اسے بولا تھا وہ جب وہ مسئلہ چل رہا تھا میں نے بولا تھا ابھی میکے میں ہو جاؤ گائنا کے پاس علاج کرو خود کو لیکن یہ نہیں مانی اب بول رہی ہے اب مجھے وہ پی بھی بند ہونے لگے مجھے اب بہت کم نہ آنے کے برابر
اور اس کی ایج بھی ہے نا بہت
ہاں لیکن ایج کا کیا مسئلہ ہے نہیں اس کی پرو ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے میں ہوں نہ یہ میری فرینڈ ہے
میں نے بولا نا وہ دیکھو آپ کو کچھ نہیں ہے
ہاں
آپ کو کچھ پرابلم نہیں ایک تو اس کا پرابلم ہے اور دوسرا یہ ایج میں ہے
ایج فیکٹر ہے ہاں لیکن اس کو دیکھنا تھا نا خود کو کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا
میں ہوتا ہے پھر اگر یہ چھوٹی ہوتی پی سی او ڈی ہوتا وہ نارمل تھا
ہاں وہ بات تو ہے
لیکن اس کا مسئلہ تو وہ ہے ایج ہے اس کو ابھی سے علاج کرنا تھا
ہاں اور کیا
ہوں اور
اب رخسار بول رہی ہے میں کروں آپ کو کال
اب مت کرنا اب سر درد ہوگا
نہیں فی الحال تو میں کروں گی فی الحال میں کروں گی لیکن اس کا نہیں
کیوں
آں اس کا نہیں لوں گی ابھی
اچھا ٹھیک
ہاں مجھے نا وہ آئی بی کال کر رہا تھا اس کے ٹاسک آئی گی اب وہ مجھے دن میں ہزار بار بات کی کال کی میں نے کال کٹی اب وہ بولے گا تمہیں چ چٹی تھی پھر وہ بولتا ہے نا آپ کیا فائدہ اب اب کیا فائدہ میرے ٹاسک لانے کا اب کیا فائدہ جیسے میں نے اس کو گھسیٹ کے لایا ہے اب کیا فائدہ
اچھا ٹھیک ہے اور
بس
پھر کرو اس کے ساتھ بھی سب کے ساتھ پھر یہ کام ہی بند ہو جائے گی
کروں گی نا ختم اب جلدی جلدی سے آنا چاہیے کچھ اچھا سا اماؤنٹ ہ
ٹاسک یا سیونٹین ہے بس اتنا ہی ہے
مطلب اب کم ہے
ہوں
ہونے لگے ختم آپ کو بھی آپ کو باتھ روم جانا ہے واش روم جانا ہے
ہاں ہاں
چلو اچھی بات ہے یہ ختم ہونے دو تو پھر جاؤ گی
پہلے مجھے نہانا ہے نا
ہاں مجھے پتا ہے ازو کو تو کل ہی نہایا نہلایا آپ نے
ہاں اس کو میں نے نہایا
لیکن اس شائستہ کے ساتھ بہت بڑی گل مطلب بہت بڑی وہ وہ ہو گئی
ہوں پتا نہیں اس نے چیزیں کیوں نہیں لائی وہاں سے وہ کیا کرتے
سرما وہ یہی بول رہی ہے
کلیج
ہاں ہاں کون شائستہ اس نے خود کیوں اپنی چیزوں کو تالا رکھا تھا وہ تالے تو توڑ دیے رہتے ہیں انہوں نے اس میں سب کچھ کہ کتنی میسجز کرتی ہے یہ پاگل ہوگ ہوئی ہے شاید
کون
یہی رخسار یہ پھر پیچھے ہی پڑ تی ہے پک پک ہوتا ہے فون میں شوبو کا نام بتادو پہلے بولو ہاں ٹھیک ہے اس کے پیچھے کتے دوڑے
کیاس سے ہوکا
پھر نہیں نہیں ابھی کہاں میں نے کال کر دی تھی اس نے میرا دماغ کھایا نا
کیا شوبول
کتنا ٹائم ہوا شوبو کا نام رکدوکتنا ٹائم ہوا
الیون پوائنٹ سکس
ہاں ہاں ٹھیک ہے پھر
اللہ حافظ
چلو وہی سے بات اللہ حافظ